پوجا
میں ایک دم بڑھیا آپ بتائیے کیسے ہو
میں بھی ٹھیک ہوں آج کل کیا کر رہے ہو
بس وہی گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ موبائل پہ کچھ آن لائن کام دیکھ لوں اپنے لیے
بہت بڑھیا کون سا آن لائن کام کر رہے ہو
ڈفرنٹ ڈفرینٹ پروفائلس ہیں لائک سوشل میڈیا ڈیٹا انٹری یا پھر کچھ ورک فرام ہوم کے طریقے دیکھ رہے ہ جیسے کہ
یہ تو اچھا ہے آج کل یہ تو زیادہ اچھا ہے آج کل تو مہیلیں گھر پہ بیٹھے بیٹھے اچھی کمائی کر رہی ہیں تاکہ وہ سیلف انڈیپینڈنٹ ہو تاکہ وہ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہ ہو ہمیں بھی ایس صحی بننا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ کرے گل ایسا ایسا نہ ہو کہ کچھ ایسا کوئی بولنا بولے نہا کہ ہاں تم گرل ہو یہ نہیں کرو گی وہ نہیں کرو گی یہ تو صحیح کیا آپ نے ڈسیزن لے کے اور بتاؤ
ہاں بالک تو میں بھی کچھ ایسا ہی کرنا چاہتی ہوں کہ جس سے گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ میں کچھ ایکسٹرا اپنے لیے بھی کر سکوں لائک گھر کا سپورٹ سسٹم بن سکوں جس سے کہ فیملی کو بھی میرے اوپر پراؤڈ ہو اور ان فیوچر اگر کبھی کسی بھی طریقے کی نیڈ ہو تو میں پھر ان کے لیے اسٹینڈ لے سکوں
بالکل صحیح سوچ ہے ویسے تمہیں موبائل پر سب سے زیادہ کیا پسند ہے دیکھنا
سب سے زیادہ تو ایسا تو خیر کچھ نہیں ہے بٹ یہ ہے کہ میں یوٹیوب پہ نئی نئی چیزیں ٹرائی کرتی رہتی ہوں تو میں یوٹیوب پہ اپنا تھوڑا زیادہ ٹائم دیتی ہوں ت
مجھے تو زیادہ میں بھی انسٹاگرام دیکھتی ہوں نا انسٹاگررام پر جو ٹٹوریل آتے ہیں ریزائٹ اور پھر جیسے کہ یہ کوکنگ کے اور کیک بنانا ایس کریم اور الگ الگ ڈشیز جیسے کہ فوڈ چاٹ کسٹرڈ یہ سارے آئٹمس میں انسٹاگررام پر شارٹ ویڈیوز دیکتی ہوں کیوںکہ میں انسٹاگررام پر زیادہ ٹائم دیکھتی ہوں تو یہی میں سوچ رہی ہوں کہ ابھی کچھ تو پلان کروں کہ کچھ تو اپنا سیلف بزنس اسٹارٹ کروں چھوٹا اسمال بزنس جیسے کہ لوگوں کو آن لائن کلاس لے کے کچھ سکھاؤں لائک کیک بنانا یا آئس کریم بنانا یا چاکلیٹ بن یا تو الگ الگ ڈشز بنانا ایسا کچھ پلان کر رہی ہوں آپ کیا بولتے ہو
ویسے تو خیر آپ نے آئیڈیا بہت اچھا ہے آپ کا اس سے کیا ہوگا کہ آگے والے پرسن کو ورک بھی ملے گا ان کی بھی کچھ انکم ہوگی اور آپ کا بزنس بھی گروتھ کرے گا آپ کی ٹیم بھی فلڈ ہوگی آپ کانفیڈینس بھی گین ہوگا بہت اچھا ہے میں بھی کچھ اسی طریقے کا اسٹارٹ اپ کرنے کا سوچ رہی ہوں کہ میں نیو اسٹارٹ اپ کس فیلڈ میں کر سکتی ہوں کس پیز سے کر سکتی ہوں جس سے کہ میرے پاس بھی کافی سارے ایک نیٹورک اچھا نیٹورک بلڈ ہو سکے م ساتھ میں
ہاں وہی کیونکہ ہم اپنے ساتھ ساتھ کیونکہ آج کل کئی مہلائیں ایسی ہیں کہ سیلف انڈیپینڈنٹ کبھی دیکھو یہاں ہر طرف لڑکیاں کچھ نہ کچھ بن رہی ہیں ک میک اپ آرٹسٹ ہو یا بیکر ہو یا سلائی س سکھانا ہو یا امبرائڈری ہر ایک لڑکی بھی ایسا نہیں ہے کہ خالی نہیں بیٹھے یہ کچھ نہ کچھ ارن کر رہے ویسے ہی ہم بھی ارن کریں گے اور دوسروں کو بھی سکھانے کا میں سوچ رہی ہوں یہ سب کچھ اسٹارٹ اسٹارٹ کرتی ہوں آپ کے پاس کچھ آئیڈیا ہے تو ھر مجھے سجیسٹ کرنا
ہم میں اگر آپ کے ریگارڈنگ میرے پاس کچھ نیو انفارمیشن آتی تو میں آپ کو ضرور د دوں اس سے کہ یہ ہوگا کہ ہمیں بھی انکم ہوگی اور جن کے ساتھ ہم ورک کر رہے ان کے بھیجتا
یہ تو ہے اور ہر بڑے کام کی شروعات چھوٹی چیزوں سے ہی ہوتی ہے جبک ہم چھوٹا چھوٹا یہ ہمارے امپلیمنٹ کریں گے تو ہم بڑا کر پائیں گے کچھ
بالکل اسٹارٹنگ کے چھوٹے سے ہی ہوتی ہے یہ ہے کہ اگر ہم بالکل کانفیڈینٹ رہتے ہیں اپنی سائڈ سے سارے ایفرٹس کرتے ہیں انیسٹی کے ساتھ ورک کرتے ہیں ڈیڈیکیٹیڈ رہتے ہیں اور مین چیز یہ کہ پازٹیو نہیں اگر ہم پزیٹیو رہیں گے اپنے کام لے کر تو یہ ہے کہ ان فیوچر ہمیں سکسیس ملے گی نہیں ملے گی
یہ تو صحیح کا اور کیا پلان ہے اور ابھی کیا سنڈے کہاں گھومنے جانے کا پلان کر رہے ہو
ابھی تو کچھ ٹائم لگے گا میرے کو کیونکہ ایکچولی ایسا ہے کہ فیملی میں میرے بھائی کی طبیعت تھوڑی خراب چل رہی ہے ایک تو ابھی وائرل اتنا زیادہ وائرل پھیلا ہوا ہے جس وجہ سے فیملی میں سب کی تھوڑی بہت طبیعت خراب ہے یہ ابھی تو انہوں نے مجھے الاؤ بھی لیک کیا کہ میں ایسے ٹائم پہ کہیں باہر جاؤں یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے میری ہیلتھ پہ بھی افیکٹ بڑھے گا اور پھر انی فیملی کو بھی میں چھوڑ کے نہیں آ سکتی تو ابھی کم سے کم فائیو ٹو ٹین یز ہاں جی تو ابھی فائیو ٹو ٹین ڈیز یہ ہے کہ ابھی میں اپنی فیملی کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں فیملی کو ٹائم لینا چاہتی ہوں تو آپ ان کا دھیان رکھنے کے کا سوچ رہ
یہ تو صحی سوچا وہی کیونکہ ہم گھومنے جا رہے تھے فیملی ٹرپ کیونکہ میرے سبھی لوگ آئے ہیں گھر پہ میرے بوا ماسی ان کے بچے لوگ وغیرہ آئے ہیں تو وہی سوچی کہ آپ کو بھی بتا دوں کہ کئی گھومنا آے ہیں جیسے کہ ابھی تو موسم چل رہا ہے تو منالی جانے کا پلان سوچ رہے ہیں وہی اگر سکسیس ہوا تو ٹھیک ہے کیونکہ وہاں پر ایسے موسم میں جائیں گے تو پھر وہاں پر مزہ بھی آئے گا لائک وہاں پر ایسے موسم میں میگی پرون پکوڑے کھانے کا مزہ ہی الگ آتا ہے
یہ تو کیا ہے باہر ہم جاتے جاتے ہیں ابھی نہیں ابھی بس تھوڑے دیر بعد دیکھتے ہیں آپ بتاؤ فیملی میں سب ٹھیک ہے آپ
ہاں ٹھیک ہے آپ کے وہاں کیسے ہیں سب
سب ٹھیک ہے بس اور
اور وہاں کا موسم کیسا ہے آپ کے وہاں
ابھی موسم بس ایسا ہی ہے کبھی زیادہ دھوپ ہے کبھی زیادہ بارش ہے تو اسی وجہ سے تھوڑی طبیعت بھی اپ ڈاؤن چلتی ہے
اچھا ہمارے بھی یہاں پر ویسا ہی چل رہا ہے موسم یہاں پر
کیونکہ موسم میں ہاں موسم میں تھوڑا سا بھی چینج ہوتا ہے نا تو پھر کھانے پینے میں فرق آ جاتا ہے پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا ہیلتھ کو دھیان رکھنا پڑتا ہے ہیلتھ کا تھوڑا دعوا دیکھنا پڑتا ہے
ہاں طبیعت ٹھیک نہیں لگتی کیسا یہاں پر بھی ویسا ہی موسم ہو کہ یہاں پہ زیادہ بارش بجلی وغیرہ اور یہاں پہ تو اتنی زوروں کی ہو رہی ہے کہ پیڑ بھی گر رہے ہیں اتنی زیادہ بارش وغیرہ ہو رہی ہے اور کیسے چل رہی ہے آپ کا اسٹڈی وغیرہ
اسٹڈی وغیرہ میں نے ٹھیک چل ہے ب میں بس یہی دیکھی کہ میں نے کیا میں اسٹڈی کے علاوہ اور ایکسٹرا کیا کر سکتی ہوں جس سے کہ تھوڑے میری بھی اور ان کو اور فیملی میں بھی تھوڑا تھوڑا سپورٹ کر سکوں اور کچھ بھی نہیں
اچھا میں بھی ایسا ہی سوچ رہی ہوں میرا بھی ابھی اسٹڈی چل رہی ہے اسٹڈی کے ساتھ ساتھ میں اسمال بزنس کا وہی ب بتائی نا میں آپ کو کہ ورک فرام ہوم مطلب کہ جیسے کہ بیکنگ کرنا ایسا کچھ کرنا سوچ رہی ہوں اس کی کلاسز لینا تاکہ میں بھی انڈیپینڈنٹ رہوں اور دوسروں کو بھی انڈیپینڈنٹ بناؤں اسٹارٹنگ ایک تھوڑے بہت اسٹارٹ کرتی ہوں پھر سوچتی ہوں کہ بعد میں دیکھتی ہوں کہ اگر میرے پاس زیادہ اگر پروفٹ ہونے لگا تو پھر بڑائی آن لائن پلس پر اسٹارٹنگ چھوٹا اوپن ہے چھوٹے کا باقی بعد میں دیکھیں گے وہی آپ کو پوچھی کہ اگر کچھ آئیڈیا ہے تو مجھے بتا دینا کہ کیسے کیا اسٹارٹ کرنا ہے
ہاں ہاں لو س میرے پاس جیسے ہی کچھ آئیڈیا آتا ہے میں ایک کام کرتی ہوں اپنے سرکل میں میرے سرکل میں اور کافی تین چار فرینڈس ہیں جو آلریڈی کچھ فرینڈ ایسے ہیں جو آلریڈی اپنا بزنس کرتے ہیں تو ایک بار میں ان کے اتھ بیٹھتی ہ بات کر ہ ہو سکتا ہے ان سے مجھے کچھ نیو آئیڈیا ملے تو جس سے کہ آپ کو اور زیادہ بینیفٹ ہو سکتا ہے آپ کے بس کے لیے
ہاں اگر کچھ رہا تو ان سے سجیسٹ لینا پھر مجھے بتانا اور آپ کے فرینڈ سرکل میں بتا دینا میں آپ کو سینڈ کر ٹ کر میرے انسٹاگرام کی آئی ڈی تو آپ تھوڑا اسٹ اسٹیٹس لگانا اور پھر انسٹاگر کو سر بتانا کہ میں اسٹارٹنگ میں زیادہ نہیں لوں گی اسٹارٹنگ میں تھوڑا بہت ہی لوں گی تاکہ میرا ریچارج کا خرچہ بھی نکل جائے تو پھر باقی اسٹیپ بائی اسٹپ اسٹارٹ کرتی ہوں اور آپ بھی ایسا کچھ سوچ رہے ہو تھے نا
ابھی تو میں صرف سوچ رہی ہوں بٹ ابھی ایسا میرا کچھ کنفرم نہیں کہ مطلب مجھے ایک فس ٹائمنگ ابھی ہے لیکن مجھے اس ٹائم میں اسٹارٹ کر د تھوڑا ٹائم پیریڈ زیادہ ہو سکتا ا نے وپارٹارٹ کرنا
اچھا میں کیوںک میں ایوننگ میں کالج کے آنے کے بعد فری ہی رہتی ہوں اسٹڈی تو میں رات میں ہی کرتی ہوں رات میں ہی اسٹڈی کرنے کے لیے مزہ آتا ہے تو اسی لیے پھر میں کالج آنے کے بعد پورا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے میرے ریلس کال کرنے میں وجہ سے میں سوچی کہ اس ٹائم کچھ نہ کچھ کرتی ہوں امپلیمنٹ وہی سب
ہاں میرا تو تھوڑا سا یہ ہے کہ میں ہاں کوئی ایشو نہیں ہے بس میرا تھوڑا یہ ہے کہ میں ایوننگ میں بچوں کو ٹیوشن کلاسس پروائڈ کراو تو یہ ہے کلینک تو میرا بچوں کے سات ہی نکل جاتا ہے پتہ نہیں چلتا اس سے تھوڑی بہت میری آپمی پ کری ہے تو اس وجہ سے تو میں نے کہبھی میں تھوڑا دھیرے دھیرے سر کے گرا پتے
وپن میں س کی تو میں آپ کو سینڈ کرتا ہوں پھر میں آپ سے تب بات کرتا ہوں ٹھیک ہے بائے
ہاں ہاں شور اوکے
اوکے بائے